ہاں ھیکم باڑی رک جائے گی آ جاں گا ڈیڑھ سو روپیئےاؤں گا سب خیریت سے ہیں آپ کی گھر میں آپ کی امی ای ابو
آ مے زبور میں ہی زیادہ خاص ل رہ
بہت سب کہہریی تھ جی سب کہہی سے باقی دیکھیے آج ب ٹاپک تھا آپ کے پاس جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ د کہ جو چل رہی ہے آج کے ٹائم پہ پرابلم جیسے کہ ہمیں پانی پینا کتنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے ہمارے لیے ہماری زندگی کے اندر پانی پینا بہت ضروری ہو گیا ہے آپ نے دیکھا ہو کہ کہتے ہیں نا کہ ایک ٹائم کی روٹی نہ کھاؤ بٹ پانی پی لو کہ باڈی کے باڈی کے اندر جو بھی چیزیں ہیں آپ کو بتائیے کہ ہماری باڈی کتنے مطلب پانی گ ہمیں میں آپ کو خود بتاتا ہوں جیسے کہ آپ کو بتائے کہ پانی کی کتنی اتنی زیادہ ضرورت ہو گئی ہے آج کے ٹائم کے باڈی میں ہمیں پانی جتنا ہو سکے اتنا پانی پینا چاہیے ہمیں پانی کا بہت دیک گے کیونکہ پانی نا بہت زیادہ ضروری بھی ہو گیا ہمارے لیے آج کے سمے میں کیونکہ پانی نہ پینے سے باڈی جب آپ کو پتا ہے ہماری باڈی میں کیا چیز ہے کی باڈی کے اندر پوری سیونٹی پرسینٹ باڈی میں پانی ہے
اور اس کے بعد بھی اگر ہم پانی نہیں پیتے تو اس سے ہمیں بہت دقت ہو سکتی ہے میرے حساب سے تو میں آپ کو یہی چیز بتانا چاہوں گا کہ پانی زیادہ رہنے کا سب سے بڑا بیسک بیسک چیز ہے بھائی یہ تو باڈی کا سکسٹی پوائنٹ سیون سکس ساٹ سے ستر پرسینٹ جو جو حصہ ہوتا ہے ہمارا وہ پانی سے ہی بنا ہے آپ کو پتا ہی ہے نا کہ خون کا جو خون کا
مدھیہ پردیش
پانی ہوتا ہے خون کے اندر نبے پرسینٹ پانی ہوتا ہے خون گاڑھا ہو جائے تو ہارڈ کو لوڈ پڑتا ہے یہ تو ہم کو پتا ہی ہوگا کہ ہارڈ لوڈ پڑتا ہے نا جب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے باقی تو دیکھو ایک گلاس اگر آپ نے صبح اٹھنے سے پہلے پی لیا
ن پ مٹا بول ل پ کر دیپ پانی ج
آپ کو بہت دھیان دینا پڑے گا باقی آپ کو پت ہے سرد درد جو ہوتا ہے اس کا سب سے سب سے بڑا کامن ریزن جو ہے وہ پانی ہے کی کمی ہوتی ہے کئی لوگوں کو دیکھا ہوا آپ نے سر میں درد ہوتا رہتا ہے تو ان سے کامن جو ہے نا وہ کمی یہی ہوتی ہے
ج د دیکے ہیں پانی ہوی ہے باقی کے بیچ میں جو ہوتا ہے نا آپ جو ان کےشن ہوتا ہے ہاں جی ہاں جی
اس وہ بھی اسی پرسینٹ پانی ہے وہاں پر بھی تو ہمیں پانی بہت زیادہ پینا ضروری ہے دیکھی کیا ب رہے دک دتا یہ چیز میں کہتا ہوں باقی تو دیکھو گھٹنے اور کمر کے درد کی کمی پانی پینے سے بڑھ جاتی ہے
بڑ جاس گ جی کام کر مجے پانی پینے سے ب بر جاتی ہے کی ہم س اور چل مل کمی پہانی کیس بڑ جاتتی ہاں پ ش ج آپ کو پت ہے نا آگ ب گلی گے ج فلٹر ہے تو ہاں جی ہاں جی ہاں جی بح آپ بتائیے آپ دیکھو میرے گھر میں سب لوگ پانی پیتے ہیں میں چاہوں تو دن سے میں آپ کو بتانا چاہوں تو دن میں تین سے چار لیٹر پانی پینے چاہیے بندے کو کیونکہ تین سے چار لیٹر پانی ہمارے شریر لیے اچھا ہوتا ہے اور بیٹھ کے بھینا چاہیے اور آپ کو یہ ہو بتاؤں ایک بات تو اگر کافی لوگ پھوکا پانی پینا نہیں پسند کرتے
ہمے پینا نہیں پسند کرتے تو ب پیڑ میں جو
جیسے کہ او آر ایس ہو گیا گلوکون ڈی ہو گیا الیکٹرول ہو گیا گیا اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں بقی میں آپ کو بتاؤں تو اگر جیسے کہ گرمی کا سیزن چل رہا ہے اس میں بندے کو پانی پینا ہے کیونکہ ہم نے کا پانی تو بہت اچھا ہوتا ہے پانی کا ڈائ سسٹم ہوتا ہے تو پانی بالکل بیٹر ہے ہمارے لیے م کوئی چنا ہے نا ہاں جی ٹی ہے ف
اگر آپ نے قبض آپ کو ہو رہی ہیں دواائییا آپ کو الٹیاں ہو رہی ہیں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ الٹیاں ہو رہی ہیں کور ہو رہی لائٹرنگں لگ گئی ہیں آپ کو تو آ کو پ کمی ہے جی آپ کو پانی پینے سے ہی وہ چیزتی اس س
جی اللہ آپ
باقی آپ کو بت ہے جو اسکن جو ہے اسکن کا گلو
ک کیھے ہوتاانی اگر ہم پانی پ ہاں جی آپ کی باتوں بہت سکتے ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل صح کڑ ہے بالکل صی فما رہے بالکل صحیح فرما رہے ہیں بالکل صحی فرما رہے
ٹاکسک ٹاکسک ٹ ٹاکسکنیس کو باہر نکالتا ہے پیشاب سے پیشاب اور پسینے سے جو ہمارے ٹاکسکنیس ہوتی ہے نا پانی اسے باہر نکالتا ہے
جٹ
پیشاب اور پسینے کے ذریعے سے باقع ہوتا تھا ڈ لیور ڈیٹاکس کا سیونٹی پرسینٹ کام پانی کے بنا رک جاتا ہے یہ بات تو آپ کو پت ہی ہوگی باقی میں آپ کو بتاؤں گی دیکھو انینرجی ڈرنک سے پہلے دو گلاس پانی پی لو آدھی تکان تو ویسے ہیط غائب ہو جائے گی پانی بہت ضروری ہو گیا آج کے ٹائم میں جیسے آپ نے بھی اس سمئے پانی مانگا یہ والی بات جاہتا ہوں کہ دیکھو آگ ہوتا ہے کرامپور بس جو آتے ہیں کیونکہ کرمپرس جو آتے ہیں جو باڈی کے اندر کہتے نا وہ نس پہ نس چڑھ گئی یہ سب کیوں ہوتا ہے یہ یہ مسلس کے لیے ہوتا ہے کیونکہ مسلس ہمارے لو کمزور ہو جاتے ہیں اور اگر ہم پانی نہیں مل پاتا مسلس کو اچھے سے اس چکر میں یہ چیزیں ہوتی باقی آپ وغیرہ پانی پینے سے آپ کو بہت ساری چیزیں ای صحیح رہیں گی پانی پینا چاہیے آپ کو پانی پانی کا آپ کو پتہ ہی ہے پانی پیٹ پیٹ بار دیتا ہے نا تو گاؤ کو بہت صحیح رہے گا وہ
ج بے آ اوکے جی اوکے جی اگنور کر باقی دس کیا ہو جائے آپ کو نمک چین یہ سب بالکل صیفمایا آپ نے بالکل صیفمایا آپ کی باتوں بہت سچائی ہے اللہ آپ کی بات میں بہت سچائی ہے
بچوں کا آپ کو پت ہی ہے باڈی کا سرفیس ایریا بہت زیادہ ڈائمینشن جلدی سے ہوتی ہے نا تو آ کو اسب چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا پانی پینا چاہیے آپ کو آپ سات آٹھ لیٹر پانی میرے میں تو میں تو زیادہ پانی بول رہا ہوں کیونکہ دیکھو آپ کو میرے ساتھ اب سے تو پانچ لیٹر پانی پی لینا چاہیے اگر آپ روز کا اگر آپ صبح بنانے لگ جائیں کہ ہمیں بھیا ہر آدھے ایک گھنٹے میں ہمیں آدھا آدھا لیٹر پانی پینا ہے تو آپ آرام سے دس گھنٹے میں پانچ لیٹر پانی پی لو گے تو آپ کو کیا لگتا ہے پانی کو کیسے
دیکھو میرے مطابق پانی کو ہمیں دن میں دو گھنٹے کا گیپ دے کے پینا چاہیے پانی پینا ضوری ہے ہمارے شریر کےے ایسا نہیں ہے پانی پینا ضرور نہیں ہے ہر بندے کو پانی کو کیا کہتے ہیں پینا چاہیے پانی جو ہے نا ہمارے شریر کا ڈائ سسٹم بناتا ہے ہمارے اندر کھانا جو بالکل اندر پڑ رہتا ہے جو ویسٹیڈ کرتے ہیں لو جیسے کہتے ہیں نا ڈاکٹر کہتا ہے کہ عجیب کھانا کانے کے چکر میں طبیعت خراب ہوئی تو پانی پینے سے زیادہ پانی پینے سے وہ ٹھیک ہوتا رہائے ت مارا
جی بات تو آپ نے بالکلحی فرمائی ہے اور آپ کے یہ بتاؤ گا کہ ناشتے کے بعد پانی کڈنی کو بچاتا ہے اگرپ ناشتے کے بد پیو گے تو آپ کی کڈنی پر تھوڑا صحیح رہےا دیکھو میرے سین بتا ہوں نیند آنے نیند نیند آئے تو ایک گلاس پانی ی لو دماغ کوول ہو ج جائے گا آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کو بالکل کوئی دقت پریشانی کی بات نہیں ہوگی جی جی جی یہ بات تو ہے باقی آپ کو شوگر اور یہ جو مراز کا خون ہوتا ہے ان میں میں گلوکوز پینے سے ڈیوٹ ہوتا ہے آپ کوئی دقت نہیں آئے گی آپ کی یہ والی بات ہے باقی باقی کہ اپنے دیکھو بوتلیں ساتھ رکھو اور یہ دکھے گا کہ پانی کو بھیو جائے زیادہ سے زیادہ آپ کو یاد رہے گی کہ ہاں پانی پینا ہے
جلدی ایک گلاس پانی وسے ہیچھو ک بھی ٹھیک جی ہے
موبائل کے اندر دیکو میں بتاؤوں اپنے موبائل کے اندر آپ الارم لگاالو کہ ہر ایک گھنٹے میں آپ کو پانی پینا ہے اور فون سے کھانا کھاتے وقت گھوٹ گھوٹ پانی پیو بھر بھر کے نہیں اس بات کا آپ کو دھیان رنا پڑے گا کئی لوگ ہوتے ہیں دیکھا آپ دیکھا ہوگا کہ پانی بھر بھر کے لوٹا بھر کے رکھ لیں گے پانی پورا پانی پی جاتے ہیں جی جی
جو ہفسی ہوتے ہیں نا وہ ایسیے کرتے ہیں ہمارے گھر میں تو وہی ساب سب لوگ ڈھنگ سے پانی پیتے ہیں تمہارا ایک بھیا ہے وہ پانی کیا اسے تو کچھ بھی سی دے دو بڑے ہفسیوں کی طرح کھاتا ہے تو انے ت ب جا
تیس منٹ
ی بعد بھی وہ تو می کاا آ وہ وہڑ گ کیا آپ نے ہے دیکھو سب میں یہ کہ وں گا نارملی اپنا دھیان دیں پانی کی جو پیٹ کا ڈائ سسٹم بنانے میں کام آتا ہے اور اگر ہم پانی کو ٹائم ٹو ٹائم نہیں پئیں گے یا پھر اس پر صح طریقے سے نہیں پئیں گے تو بے کار ہے اب جگہ اگرہ آپ اب میں آپ کو ایک بہت نارملی نلت دن جاتوں
پانیے ن تو آپ پانیالیںٹتے ٹھنڈا رہ گ
ان کیا ن بتا رہا ہوں
پانی کو بالے پانی بالنے کے بعد دو کاؤ بھر ہ بالکل بالکل بالکل صحیح بنایا آپ نے میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈرائی فروٹس اگر کھاؤ تو پانی کو ساتھ میں تھوڑا اپنے ایکسٹرا رھو بق تو یہ چیز ہے نا باقی تربوز تربوز کھیرا خربوزہ نبے پرسینٹ پانی گرمی میں کھاؤ آرام سے کیونکہ بڑھیا چیز ہے دیکھو بہت ہی بڑھیا ہے دیکھو باقی میں کہ رہ ہوں آپ کو ایک چیز اور بتا جاتا ہوں کہ رنگ کرتے وقت
بلی کر گ کرتے م وہ کر ہاں جی دیکھو میں ایک لیٹر پانی کیا میں آپ کو بتاؤں تو میرے پا دو لیٹر کی بوت ہے پانی کی جسے مجھے جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے پتاہ نہیں کیا جوش چڑھ رہا ہے میں تو تین سے چار لیٹر پانی پی لیتا ہوں دو دو تین بار گھٹ گھٹ میں کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے میرے مطابق میرے مطابق گھٹ گھٹ ہمارے شریر کا ڈائر سسٹم ٹھیک نہیں کرتا آپ کو جیسا لگتا ہو گھٹ گھوٹ آپ کا جس ٹائم ٹھیک کرتا ہو تو میں یہ کہہ نہیں سکتا پر میرا ڈائ سسٹم بالکل ٹھیک نہیں کرتا گھوٹ گھوٹ آپ کا ہاں وہ تو میں نے بتا ہی دیا کہ گنگنا پانی میں کرنا چاہیے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ
بالکل آپ کی چلیے آپ سے میں بات کر کے تھکوں میں آپ کو بتاؤں الحمد للہ بہت اچھا لگا مجھے باقی پھر کرتے ہیں کسی ٹاپی کے بعد اللہ حافظ